ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام غورت بھائی
رنجی آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا اور آج سکول گئے تھے ہاں تم سے ہوتی ہو
ہاں میں تو جاتا ہوں آپ بتاؤ آپ نے تو کچھ پلان کیا تھا گریز جے کب ہو کہاں پہنچا
وہ جائیں گے دیکھتے ہیں سنڈے کے بعد
اچھا مجھے بتاؤ یہ پیکنگ وغیرہ کی
ہاں ابھی تو نہیں ابھی تو بس بجٹ کے بارے میں چل رہا ہے کتنا لگے گا
بجٹ تو ضروری ہے گھومنے پھرنے میں
ہاں ہاں
ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں جب میں اسکول گیا تو تھا آج اسکول سے آتے وقت میں ایک بات سوچ رہا تھا
کیا بات
اں باپ کی اہم احترام کے بارے میں سوچ رہا تھا آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے والدین کی قدر کم کرتے ہیں جبکہ ماں باپ کی اہمیت دنیا کے ہر دولت سے زیادہ ہے
بالکل صحیح کہا تم نے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کی محبت بہتر اور تی ہے
کیا آپ نے صحی ک ا احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا
یہ بات بالکل درست ہے میں نے مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں پھر
ہ
پردش کے بعد اسی کی پرورش کرتی ہیں رون کو جاگ راتوں کو جاگتی ہیں اپنی خواہشات قربان کرتی ہیں
اور باپ بھی اپنی اولاد کی ضرورت ضرورتیں پوری کر کرنے کے لیے کبھی سر موسم میں کبھی موسم میں کام کرتا ہے تاکہ بچے ارام سے زندگی گزار سکیں
اس لیے اسلام میں والدین کے احترام پر بہت زور دیا گیا ہے قرآن ای پاک میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت سے عبادت کے ساتھ والدین کیا ساتھ ہمیشہ سلوک کا حکم دیا ہے
ج
ہیلو
جی ہاں مجھے ایک مجھے ایک آیات یاد ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احساس کرو اور ان کے ساتھ اف تک نہ کہو ہلو
ہلو ہلو ہلو یہ آیات واقعی بہت گہری اقدم دیتی ہے اگر اف کرنا میں بھی ہے تو پھر بدتمیزی یا اونچی آواز میں بات کرنا کتنا غلط ہوگا
آج کل کچھ لوگ نو جوان اپنے ماں باپ کی بات سنتے سننا پسند کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سب کچھ جانتے ہیں
ہاں لیکن تجربہ عمر کے ساتھ آتا ہے ماں باپ کی نصیحت انسان کے لیئے قیمتی رہنما ہوتے ہیں انسان کے لیے قیمتی رہنما
جی جی میں والد اکثر مجھے وقت کی پابندی اور محنت کی اہمیت سمج سمجھتے ہیں بچپن میں مجھے ان کی باتیں سخت لگتی تھی سخت لگتی تھی مگر اب سمجھ آتا ہے کہ وہ میری بلائی کے لیے کہتے تھے
میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میرے والد ہمیشہ تعلیم پر توجہ دینے کا مشورہ دیتے تھے آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات میرے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیئے تھی مستقبل کو بہتر بنائے گئے تے
ماں باپ کی محبت کا کوئی مستطح ق مقابلہ نہیں دنیا کے کہ رشتے اکثر کسی مطلب سے جدا ہوتے ہیں لیکن والدین کی محبت خالص ہوتی ہے
پھر کل اگر اولاد بیمار ہو جائے تو ماں باپ خود پریشان ہو جاتے ہیں وہ تو اپنی رات بھول کر بچوں کی فکر کرتے ہیں
مجھے یاد ہے جب میں بیمار ہوا تھا تو میری ماں ساری رات میرے پاس بیٹھی تھی انوں انہیں خود آرام نہیں کیا انہوں نے خود آرام نہیں کیا
میرے والد بھی جب میں بیمار تھا تو فورا ڈاکٹر کے پاس لے گئے ان کی پریشانی دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ماں باپ اولاد سے کتنا کتنی محبت کرتی ہے
اس لیے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیئے اور ان کی خدمت میں کوئی کثر نہیں چھوڑنی چاہیئے
خدمت ہی اصل میں محبت کا صوبت ہے صرف زبانی محبت کا اظہار کافی نہیں ہوتا
بالکل گھر کے کاموں میں مدد کرنا بھی والدین کی خدمت کا حصہ ہے
ہاں اگر ہم اپنے کمرے صاف رکھیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ان کی بات مانیں تو ان کا بوجھ کم ہوتا ہے
آج کل موبائل اور سوشل میڈیا نے بھی کچھ بچوں کو والدین سے دور کر دیا ہے
یہ بات سچ ہے بہت سے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتے
جبکہ ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے اولاد کی توجہ اور محبت کی ہوتی ہے
میں روز کوشش کرتا ہوں کہ اپنے والد کے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور ان کی بہترین باتیں دنیا سے سنوں
جی بات ہے دھیان سے سنو یہ بہت اچھی عادت ہے مجھے بھی اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے
تمہارے خیال میں والد کے احترام کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے
میرے خیال میں ان کی فرم برداری ان سے نرمی سے بات کرنا اور ان کی ضرورت ضرورتیں کا خیال رکھنا سب سے اہم طریقہ ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں ساتھ ہی ان کے لے دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے
جی ہاں والدین کے لیے دعا کرنا قرآن کی تعلیم بھی ہے
ایک اور بات جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو انہیں زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے
بالکل اس طرح انہیں بچپن میں ہماری دیکھ بھال کی ہمیں بڑھاپے میں ان کی مدد خدمت کرنی چاہیے
کچھ لوگ افسوس کے ساتھ اپنے بزرگ والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بات دکھ کی بات ہے
ہاں ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن وہ خود بھی بزرگ ہوں گے
جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے
اور لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ والدین کا احترام اچھا اخلاق کی نشانی
اسکول میں ہمیں استاد نے بھی کہاں تھا کہ والدین کا احترام جنت کا راستہ ہے
یہ یہ بات دل کو چھ چو لینے والی ہیں اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو خوش رکھنا چاہیے
میں جب بھی اپنی ماں کے چہرے پر مسکر مسکرات دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شاید میں نے کوئی جو انہیں پسند آیا
اور والد کی دعا بھی بہت قیمتی ہوتی ہے ان کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے
بالکل اس لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیئے جس سے والد ہمیشہاضی رہیں
تو میں کبھی سوچا ہے کیا اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہماری زندگی کیا ہوتی
سوچ کر ہی دل اداس ہو جاتا ہے ماں پپ بچوں کے لیے صحیح ہوتی
میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو بچپن سے والدین کی عزت اور فرما برداری کی تعلیم دی جانی چاہیئے
آمین اور اللہ تمام ماں باپ کو صحت خوشی اور لمبی زندگی عطا فرمائیں
آمین عاشی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا کملہ
ہاں مجھے بھی ماں باپ کا احترام ہر انسان کی ذمہ د داری ہیں مجھے بھی آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا چلو اللہ حافظ